علی گم
وعلیکم السلام
اور سب بتاؤ کا حال چال ہے
ٹھیک ہے
ہوں بارش یہ سب ہو رہی ہے
ہوں
آاں
ہاں ہوا ہے صبح میں
اور سب کیا ہو رہا ہے
پس
میز سب کہیں گئے ہیں
مارکیٹ کے
ہوں توچ سبزی لے کے
ہوں سب سے کچھ
گھر پہ ہے کہاں ہیں
ہاں
گھر پہ ہے کہاں ہے
گھر پہ بھی
ہوں اگزام کب ہے
پرسو
ک دن ہونا ہے
ایک ایک دن پسدھر
اؤ ہوا ہوگا نا
خال کت
توسس تین بجے سے پانچ بجے تک آکسفورڈ میں
ہوں
پرسوں ہے
نرسم و رہتے تھے نا
کیا چیز
موسماں رہتے تھے نا
ہوں
تو کل ڈرور چینج کی ہے
ہم کو نہیں پتا ہے
ہمو بول رہ تھے کہ ڈیرا کہ
ہوں
جاتات کرتے تو پرسوں تو بہکا لگانانا تھا
کج کی
پرسے جمع لینا چاہتے ہیں تو وہاں بیکوا لگا دیتے ہیں
موسیی کہاں چینج کی ہے بولی تھی تو کہ وہی ہے ہم ساڑی منگائے تھے تو بولیلی تھی کہ ڈیرا میں لا دیں گے
ہم میں اھا بات بول رہی تھی کہ مطلب ایک مہینے پہے کی ہے کت اھر جل کوول طرا فھر
او کی ہوگی بائک سے جاتے ہو کہ اھی سے
شام کے پانچ بجے میں آپ چھٹی ہوگو تو لیٹ ہوگا آنے میںن بائک رہے گا تو آ ج مج جان
ہوں
اور مکئی سب ن گےیا
ہوں
مکئی سب انا گیا
ہاں بڑا بڑا ہو گیا
ہوں
جی
کیڑائی سب نہیں لگ رہے ہیں
پتا ہے توڑ کیا پھر نہ گھنٹے میں کھیل لگ رہا تمو اس کو میں دوا دیا کالو پھر وہ کال دینا ہے دوا
ہاں فمت بے ہ
ا
دان یہ سب ایک پاپا تھے دھانی سب روپا رہا ہے
ہ نہ ابھی ن ابھی تو چھوٹے چھوٹے بہن ہوئے ایک پندرہ دن بعد تن بہت تن بہترتا گا
کتنا دیر
تنا تنپا
پندرہ دن بعد پھر تو سامان میں رو پائے گا
ہی
ات روپ گا
ہاں ہم لوگ تو روپا گیا
تو تو کمپلیٹ
ہاں پورا کمپلیٹ ہو گیا
ہ کہ خوشی ہےئی
ہاں خوشی ہے
ہ ہ
امروودی سفارا ہے
ہ چھوٹ چھوٹا ب
نہیں پک رہا ہے
پتامت استڑ سٹ جات ہے
اور بیگن یہ سب روپیہ ہمرمی چاہی سا
بیگن کے گاھا بیگن کے گاچ ہی با وہ تو
ہوں
ہ
ہ
ج ہ ممی اس سب کی طبیعت ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے سب سب کچھ ایک دم
ہوں
اور مارکیٹ سکھ ہے تو مارکیٹ لگا ہوا نا اجھ میں کلو
ہاں کلو لگے گا
ہوں تو گھر نکلتا ہے سوودا
نکلتا ہے اھی ننوا اور بودی سب بیگن اب کھلے گا
ہ
ہ
ت پھر چل جائے گا پٹنہ
ہاں کل پرسوں سامنے کے وہاں سے ایگزام دینے کے بد باتات چھ چار تو
اور بتاؤ حال چال
ٹھیک ہے ہےدھر اور پھر ان کا ٹھیک ہو گیا تھاات
نیتیش کو
ہوں
ٹھیکے ہیں ابھی ڈاکٹر بلایا تھا دس دن کے بعد
توب کیا
ابھی گھرے پہ ہے
گھر پ کیا کرتا ہے
ایسے بھی گھومو پتے ہیں
ابھی آپریشن ہوا ہے تو ابھی اتنا اچھا سے ٹھیک نہیں ہے
ہوں ہوں
تو ہماری تو آچ نا
ہاں راچیے میں ہوا تھا
سب آئے تھے پاپا ہی سب پل جانا ہے
ہ کل چار ج کے چھٹی تھا پندرہ دن کی تو ہو گیا آچھے سے فون آنے لگا ڈپٹی پر جانے کے لیے
فن کی تھے سرن
پہلے کرتی تھی دو تین دن پہلے مطلب دو تین دن پانچ چھ دن ہو گیا ہوگا
ہ سے نمبر لی تھے کیاتے ہو گیا دس پندرہ دن پہ گئے
ہوں سیوانی کتابہ ٹھیک ہو گیا
معلم نہ ہو تو گھر پہ ہے
ہوں یہ تو ڈرا میں ہے نا
ہوں تو اپنا بکوا کا کہی ہے سب بائیو والا فرسٹ ایئر کے
ب پتہ نا کہاں کہاں جیاازو تھا
شلپی مانگ رہے تھے
اارے اداری خرید ل مجے جا سمان لا چتی ہے پتن سھن کے پاس ہونا چاہیے پت ن سیوانی اھی کر رہے م ب والا وہپر فدہ کرتا ہے اس کا حائدہ کرے گا
سادوں سے بات کر کے دیکھنا ایک بار وہ بتائی گے
کھانا یہ سب کھا لی ہے
ہوں ہ تو سام کے سر میں کھانا ابھی بناتے ہیں
ہاں ا ابھی نہیں چھ بجے سے ابھی تو تھڑ سے
ہ آج ک اپنا جاؤ
ہاں سبزی آئل ہے کرا ل ہاں ٹماٹو آئل پتا مکھا بنا نہ بولیں گے جو امی بتاتے ہیں
روز
ہاں روز پوچے کہ بناتے ہیں کھانا میں
اور صبح میں ہلو
ہاں ہلو
اور شوگنا
صبح میں روٹی سبزی بنتا ہے پھر دوپہر میں دال چاول سبزی
تو صبح پوچھ کے بناتا نا
صبح میںپس کے بناتے ہیں